ایک منٹ ہو گئے کیا
دیکھا بے چین میں نے کچھ دیکھ لو اس کے اوپر لکھا
بس مجھے منٹ تھوڑی سی وائٹ کی شوز اتی ہے نا تو دقت اتی ہے یار ویب لائٹ جلائی لوں اپ کو پڑھ رہی ہے میرے اور میری انکھیں درد کر چلو جب تک تھوڑی سی کر ہی لیتے ہیں کچھ نہیں سمجھ اگیا کیونکہ میں کچھ ٹائم میں
سمجھ گیا
کون سی بیٹی ہے بھائی صاحب یہ لڑکا بڑا اوکے چلو جی
السلام علیکم
کہاں پہ السلام علیکم
بولنا پڑے گا نا
ھم چلو پھر شروع ہو گیا کیا
کیچ یور فرسٹ لائن
چیک چیک کر لی میں نے اچھا فرسٹ ون ایک بار اتا ہوں ایک بار اتا ہوں ایک ہی ا رہا ہے
ویسے ایک بات بتاؤ
ایک بات بتاؤ
بتاؤ کہاں پہ بتانا ہے وہ سمجھ گیا میں
رات میں دیر تک جاگنا پسند ہے اس وقت جب سب شانت ہوتے ہیں ایسا ہے کیا
ایسا ہی ہے جی ایسا ہی ہے بالکل نہیں ایسا ہی ہے پن کر دیتا ہوں اس کو اس کی ماں کا دینا چوہان بھی ہو جائے گا چلو کوئی بات نہیں مطلب اپ پوچھنا چاہ رہے ہو کہ رات میں دیر رات تک جگنا نہیں ایسا نہیں ہے اور اج کا سکون کے الگ بات ہوتی ہے بس ہلکا سا میوزک اور اپنے تھور
اور پھر اچانک ایگزسٹنشل پرائس ہو جاتے ہیں اس کو اردو میں کیا بولیں گے
ضرورت
کیا کر رہا ہو مجھے خود نہیں پتا والے تھا
ایگزیکٹلی پھر بھی خود کو سمجھاتے ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا
اور وہ کبھی بھی خود سمجھ بھی نہیں مشکل ہو جاتا ہے ہاں لیکن اس
کبھی کسی سے اپنی ساری فیلنگ شیئر کرتے ہو
کر کے اس میں سپیکر لگے
سب الٹا سیدھا ہو رہا ہے اچھا کیمرے کیوں چلا گیا اواز نہیں ارہی ہے
نہیں اواز ا رہی ہے اصل میں مسئلہ ہی ا رہا ہے ایک کمیونیکیشن سٹرانگ نہیں بن پا رہے کیونکہ مجھے پڑھنا بھی اور کوئی بولنا بھی ہے تو ٹیب ہے ٹیب میب میں فون والی بات ہے میں یہ ٹیب دے دوں گا تو پھر کیسے رہے گی بات چلو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہاں جی پھر بھی ہیڈ فون مل کہاں پڑا ہے چلو بیچ میں شروع کر کوئی ایسی بات نہیں تیرے اچانک پرائسز ہو جاتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے میں اپنی لائف میں کو سمجھاتے ہیں چلو یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی خود کو سمجھانا بھی بڑا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہاں لیکن ہم اسٹو کرنا پڑتا ہے اوکے تم بیوی کسی سے اپنی ساری ٹریننگ شیئر کرتی ہو
میں جلدی اوپن اپنی کرتی
لگتا ہے لوگ سمجھیں گے نہیں
یا پھر بعد میں بدل جائیں گے سمجھنے کے کو سننے کے بعد
ایسے نہیں ہے ابھی کریں گے ملتا ہوں تو کہنا کافی نہیں ہوتا نا
بالکل ویسے موڈ خراب تو تم کیا
سونگ سنتا ہوں ڈائری پڑھتا ہوں
میں تو سو جاتی ہوں رینڈم ریلز بیتے رکھتی ہوں بس
اچھا کھولنا بھی ہوتا ہے پانچ منٹ کے لیے کھولو دو گھنٹے نکل
یہ بات صحیح ہے پھر گلٹ ہونے لگتا ہے یہ بات سچ میں میرے ساتھ ہوتی ہے کہ پانچ منٹ کے لیے کھولو اور اس کے بعد وہ دو گھنٹے ہو جاتے ہیں ریٹس دیکھتے دیکھتے ہیں نا
بارش عورتوں میں
موڈ صحیح نہیں پکڑ نہیں پا رہے مجھے بھی بارش میں سب کچھ توڑا اچھا لگتا ہے
اسپیشلی جب کھیل کے
کچھ کر لو یہ کیا
جہاں جی بولنے کوتا ہے تمہارا پردھان منتری بلواؤ گے کمیونیکیشن تو کمیونیکیشن سے چلتے ہیں نا اب صرف ایک لائن یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے ان کے پاس فلنگ ہے۔
ہاں، یہ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے۔
ہاں میڈم
آپ کو ایسا لگا جیسے آپ بہت تیزی سے بڑے ہو گئے ہیں۔
ہمم یہ بہت بڑا ہے۔ پہلے آپ پہلے ہم اپنے کارٹون کے مستقبل کی فکر کرتے تھے۔
اور پھر سب کچھ تیزی سے ہوا۔
دیکھو وہ ابھی بھی اندر بچے ہیں۔
دراصل آج میں بھی مجھے بھی دیکھنا پسند ہے۔ اسکول کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔
سام
پھر گھر آکر احساس ہوا کہ مجھے لکھنا ہے۔ اس میں کچھ نہیں ہے۔
ہاں میں ٹھیک ہوں
تمہاری ماں کیسی ہے؟
اب یہ ٹک ٹک کر رہا ہے الحمدللہ اب یہ ٹک ٹک کر رہا ہے۔
ڈبلیو ایچ او؟
پاپا نے آج ان دونوں کو لپیٹ لیا۔
کس کو
ماں بھی
اوہ اور
بندہ آج دوپہر کو باہر سے آتا ہے۔ اپنے مسائل کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھیں۔
باقی بھی
ہاں، اب یہ ٹھیک ہے، ہاں اب یہ اچھا ہے۔
بعض اوقات خاندانی تناؤ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ فکر مند
اچھا ہم کو سکھا دیا ہے کیونکہ ہم انہیں سب سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں
بالکل صحیح
ویسے بھی مجھے لگتا ہے لائک پرفیکٹ کبھی نہیں
ہاں شاید وہی وہی
ہاں شاید کوئی خوشیاں ہوتی ہیں تو خوشیاں ہوتی ہیں
ہاں جیسے دوست کے ساتھ پوری رات بات کرنا
واہ بارش والی شام ہو
بات ٹھیک بہت بڑھیا بہت بڑھیا فیورٹ سونگ چلا لو اور منگایا
یا کسی اپنے کا خیال رکھو اور بول دینا
کسی اپنے کا خیال انا اور بول دینا
ہاں ایگزیکٹ یہ جی اس لیے ہمیں وہاں چھوٹی خوشی کو نوٹس کرتا ہوں اور خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں
بالکل اس لیے ان سے بات کر کہ ہمیشہ دل میرا ہلکا ہو جاتا ہے
لیکن کل تو بہت بھاری ہوا
کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے ضائع ہو جاتی اچھا لگتا ہے اتنا نہ مجھ سے پیار کمپلیٹ ہو گئی تھوڑی دیر بعد کرو
اللہ حافظ
اب اس کو کچھ ٹائم بعد کر